ہلو
ہلو
ہلو ہلو
ہیلو
ہاں ہیلو
ہوں السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا خیریت سے
ہیلو
خیریت ہے
ہاں
ہاں ا کیا ہو رہا ہے ابھی
ابھی تو کچھ نہیں بس کھانا وانا بنانے کا تیاری
دن کے ساڑھے چھ بجنے والے ہے نا ہلو کرے گی ٹائم ٹائم خالی گیا
نیٹورک نہیں ہےآپ کمپنی
آ واز نہیں جا رہا ہے
ہاں آرہا ہے
ہا آج میٹنگ ویٹنگ ہو گیا
ہاں میٹنگ وٹنگ ہو گیا ہاں ہیلو
ہوں آواز تو آ رہا ہے بڑھیا
بولے سے میٹنگ ہو گیا ہیلو بولئیے
بہت نیٹورک یہاں پروبلم ہے
بہت نیٹورک کا ایشو ہے
ہوں
اور سب بتائیے اپنی بات
سب ٹھیک ہے بڑیا چل رہا ہے یہ دیکھئیے
اور آج کہیں گئے تھے پھر بھی
ہاں ڈابرا گئے تھے
ہوں
مکھیا جی کے
ا کون ڈپررالے مطلب
ڈابرا پنچایت
اور ڈبرا پنچایت ہم سوچی کہ ڈبرا گاؤں
نہ گائے چول اسلی گے م ڈابرا سھلگاؤ ہوتے
ہاں
وہ تھک جاتے ہیں
ہاں تو فیلڈ ورک میں تو تھکنا ہے ہی ہے
ہوں دیکھے تھے یہاں کا بھی ہو یہ اور ابھی اچھا آ رہی تھی
ا کہاں کا
اور ریا کے ا سارے تھ
ہاں
آپ کچھ نہیں بولے آ گئے تو آج میٹنگ ہے میں کہوں گی نا
آں ہاں یہ مطلب یہ اپنا کام کا رپورٹ
آواز کٹ رہا ہے ادھر سے
اپنا کام کا رپورٹنگ کرنا رہتا ہے ہلو
او
ہلو اپنا آواز آ رہا ہے
ہاں آواز آر
اپنا کام کا رپورٹنگ کرنا تھا اس میں ہاں
وہ ہم کو سنائی دے دیا پین بات ہے نا کہ آگے پیچھے آواز ہو جا رہا ہے
وہ نیٹ ورک کی وجہ سے ادھر جانا پڑتا ہے تب بات ہوتا ہے پیچھے پوربے پورب سائڈ تب بات ہوتا ہے
وہی نا
گئے تھے ہوں گھر مدرسہ صبح
اوں وہاں پہ کا کا ہوا ک وزٹ کرنے گئے تھے
نہیں ایسی گئے تھے مولانا صاحب کے پاس
آں وں
نہیں من لگ رہا ہے تو گئے ہاں نہیں ایسے ہی موڈ کر دیا تھا گئے تھے
ہاں وہ
اور کیا ہو رہا
اور کچھ نہیں ابھی ہو رہا ہے فی الحال بس وہی تیاری ہو رہا تھا تو آپ کال کیے سوچے تھوڑا سا بات
ہوں ہوں ہوں اچھا
آج آج آج یہاں پر بازار ہے نا
ہاں آج تو بازار ہے
تو اب گھومے جانے پلاننگ نہیں ہو رہا ہے کیا
نہیں ابھی تو کہیں گھومنے کا پلاننگ نہ پر ایک آدھ سپتاح بعد دیکھتے ہیں
ہوں گھومنا بھی چاہیے
آ ہو
پانی وانی گر رہا ہے
نہیں پا نی و ا نی نہیں گر رہا ہے ادھر دھوپ ہے
ان نے گائے پھر دیکھی تھی سب بہن مر رہا ہے مکئی سک رہا ہے
پانی گر ہی نہیں رہا ہے تو وہ کونسا
ہاں
پتا نہیں لگتا ہے اس سال کھیتی نہیں ہوگا موسم پورا ایسے لگ رہا ہےکال ہو جائے گا
ان چلدتا
ہوں ہوں
تو یہ بات ہے
دعوت کر رہا ہے ہم آپ
ہ کچھ بھی کام کا انسان کو پریسر ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہوں
ہیبٹ ہونے سے ٹھیک رہتا ہے اور دہلی میں ہی گیایا ہے ا سے
تھکان محسوس ہوتا ہے ایک بار مطلب سبتام میں کنٹینیو کام کرے سے تھوڑا سا احساس نہیں ہوتا ایسے کہ مطلب کام بھی ہم کر رہے ہیں
ہوں بال میتروں
ٹیوشن گیا ہے اب چلو
ہ آ پ کو دینا ہی پڑے گا
کچی ب ج
کہ رہے کہ بچے لوگ کی ضروری بھی ہے نا
ہاں وہ تو ہے
کھیلنا پڑھنا سب ضروری ہے بچے لو گ کے ہاں کہ یہ لیکن لوگ کہاں کا کھانا پینا بنا رہی ہے
جی
سب لوگ آتے ہیں میٹنگ میں
ہاں سب لوگ آتے ہے پی آر پی سی سی اور پورا کیڈر مطلب سینئر کیڈر لوگ ہوگا باقی ادھییک سچیو ہر بھیو سے جاتی ہس
اچھا اچھا پھر پیار کی سب لوگ مناتے ہے دیکھئے
نہیں بی پی ایم نہیں آتے ہیں اتنا بس سی سی لوگ ارہے وہی ابھی تو ای کی وائی سی سب سدسیا کا ہو رہا ہے کورس میں تو اس میں مطلب ہے سے فوٹو اپلوڈ کیا جا رہا ہے تو اسی میں سارے لوگ بیزی ہے تھوڑا سا پریشرائز والا کام ہے ابھی پریسر ہے کا
تو سرکاریا مہیلا کام کرتی ہے
تاچی
سرکریا مہیلا یہاں کی کام کرتی ہے
نہیں یہاں اتنا تھوڑی نہیں کوئی کام کرتی ہے صحیح سے ویسا ہی انسان کو جو حقیقت میں کام کرتا ہے اس کو انسان سوچتا ہے کمزور ہے چپ نہیں بولتا اور جو ہے ٹال گٹول کر کے کام کر تا اسی پہ راضی رہتا ہے ایسا صحیح ہے
مال پانی مل جائے تھوڑا سا
ہاں ہاں وو تو ہے
ہوں
پر انسان کو سنگھرش سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے
ہاں
ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو
جو محنت سے کر رہا ہے اسی کو آدمی نہیں کرتا ہے
ہوں اور عورت لوگ کیسے بھی یہ لوگ فالتو سمجھ رکھا لگتا ہے ایسے ہی لوگ مطلب ہے خرید لیا ہے
ہاں ہاں اور زیادہ بولنے پر بھی چیڑتے ہیں
ہاں جینس دس بجے اٹھنا سبھال ہلو
ہاں بازار وزار نہیں گیا
ہاں ہم تو منگا لیے سبزی وغیرہ
ہوں پتا نہیں گھر کہاں بنا سوائے روٹی بھی کہ بن رہا
ہاں کھانا آپ نہیں بناتے ہیں نا
بنا تے ہیں کہ
آں